ہیلو السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی باجی کیسی ہوا آپ
انشاء اللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنیں آپ کیسی ہیں
جی ماشاء اللہ میں بھی بالکل کھی رہی س ہوں میری امی جان نے نا آج آلو کے پراٹھے پکائے تھے تو میں نے نا گرما گرم پراٹھے کھائے تھے وہ بھی رائتے کے ساتھ میں کھیرا کا رائتا پکایا تھا میں نے
مشء اللہ ماشء اللہ بالکل اور کیا ہے وہ وہی بول رہی تھی نا ویسے دیکھا جائے نا تو گاؤں کے مزے کچھ اور ہی ہوتے ہیں اور شہروں کے مزے کچھ اور ہی ہوتے ہیں نا
جی جی ماشاء اللہ گاؤں میں تو نا اتنا سکون ملتا ہے گاؤں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہو
ہاں جی جی بالکل باقی وہاں کا ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے نا اور کیا کہتے ہیں وہاں کا ماحول اچھا ہوتا ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہے وہاں کا وور شدھ ہوتا ہے انشاء اللہ وہاں پہ ہمیں تازی تازی چیزیں ملتی ہیں جیسے کہ کھیتوں میں سبزی وغیرہ ہو گئی تو گاؤں میں اپناپن ہے محبت ہے بھائی چارہ ہے ابھی ہلو آواز آ رہی ہے
جی جی ماشاء اللہ آ رہی ہے آپ کی آواز فرمائیے
جی میں یہ کہہ رہی تھی نا گاؤں میں کتنا بھائی چارہ ہے ابھی گاؤں میں محبت ہے ب ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے آنا جانا پر یہ شہروں میں چیز نہیں ہے شہروں میں نا بہت اکیلا پن ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل فرما رہی ہوں آپ شروں میں کیا ہے بہت ہی زیادہ اکیلاپن ہے اور شہروں میں کیا ہے ایک دوسرے کو جانتے تک بھی نہیں ہے اور گاؤ کہ آپ کو پتا ہے کی سبھی ساتھ میں مل کل ہر کام کو کرتے ہیں اور سبھی ساتھ میں کھانا پینا بھی کھاتے ہیں تو نا بےحد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کھیتوں میں سبھی ساتھ میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے کسان بھائی لوگ
جی جی بالکل ہے نا اور گاؤں میں نا واتورن شھ ہوتا ہے وہ کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے اپناپن بھی تو اور شہروں میں نا ماحول اچھا نہیں ہوتا وہاں پہ اپنا نہیں ہوتا وہاں پہ تو لوگ بس اپنا آفس دفتر اور اس کے بعد اپنا گھر بس وہاں کوئی کسی کو کسی سے مطلب نہیں رکھتا
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا کہ گاؤ کی برابری نہیں کرک کر سکتا شہر کبھی بھی جندگی میں گاؤں میں اتنا سکون ملتا ہے اتنا نا شہروں میں کبھی بھی نہیں مل سکتا
بالکل پر ہماری نا کچھ اس میں نا ضرورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ بڑے بڑے اسپتال ہو گئے بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہو گئی کالج ہو گئے اور بڑ اچھی اچھی اس میں دفتر ہو گئے فیکٹری وغیرہ ہوگیے تو ماشاء اللہ میں اس سے روزگار ملتا ہے ہمارے بچے آگے اچھا اچھا پڑھ لکھ سکتے ہیں تعلیم کے لیے شہر کی اور جانا پڑتا ہے ہمیں اپنے علاج کے لیے بھی جانا پڑتا ہے ان شاء اللہ شہر میں
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو میں نے بھی نا تعلیم گریجویشن کے لیے نا میں بھی سهر ہی گئی تھی میرے ابو جان نے مجھے سہر بھیج دیا نا یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا تعلیم کے لیے اور جو بے روجگار بے روجگار ڈول رہے ہیں ان کے لیے تو نا سهر صحیح ہے کیونکہ شہروں میں کیا ہے جگہ جگہ فیکٹریاں وغیرہ ہیں کار کھانے ہیں اور نہ کمپنیاں وغیرہ ہیں تو نا اپنا روجگار آرام سے کر سکتے ہیں سیرو میں
اسکل شہروں میں نا روزگار نہیں ہے اسی لیے نا لوگ آج کل کےجو جوان بچے ہیں نا وہ شیروں کی اور بھاگ رہے ہیں کیوںکہ وہاں نا بچوں کو چھ تعلم مل جاتی ہے وہاں کا رویہ اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے پڑھنے لکھنے کا اور وہاں پہ نوکری پیسے کے بھی لیے لوگ جا رہے ہیں ادھر اور کیا پر ایک دیکھی جائے نا تو ایک چیز بھی ہے کہ ادھر شور گول ہے ٹرک ایک بڑی زندگی ہے اور کیا کہتے ہیں کسی کو کسی سے مطلب نہیں ہے اور وہاں کا پولوشن تو اتنا ہے نا اتنا زیادہ پردوشن ہے نا کہ سانس لینے میں بھی دکت ہوتی ہے
جی جی ماشاء اللہ وہ فیکٹریا ہوتی نا اتنا زہریلا دھواک چلتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے تو نا بےحد ہی زیادہ ہانی کارک ہوتا ہے
جی بالکل فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہے نا ان میں نا اتنی دقت ہوتی ہے دھواں نکلتا ہے نا تو سانس بھی نہیں لے جاتی بچے لوگ اتنا پریشان ہوتا ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ اور کیا ہے نا پر ایک چیز میں نے دیکھی ہے نا ادھر شہروں میں کہ مطلب ادھر نا بہت ساری وہ کیا کہتے ہیں ہماری ضروت ہوتی ہے جیسے کہ اور وہ ہوتی ہے ہمارے لیے نا فہان کی سویدھا ہو جاتی ٹیکسی وغیرہ کی سویدھا ہو جاتی ہے تو کچھ سویدھا بھی مہیا ہے ہمارے لیے وہاں پہ کچھ سویدھا ہے نا سر کان نے ابھی شہروں تک مہیا کرا رکھی ہیں ابھی گاؤں میں اویلبل نہیں ہے
جی جی ماشاء اللہ لیکن نا شہروں میں ایک سمسیا ہے کی نا یہ واہن وغیرہ کی وجہ سے ٹیکسی وغیرہ یہ آٹو وغیرہ بس وغیرہ کی وجہ سے نا گھنٹوں تک جام میں سے رہنا پڑتا ہے نا یہ تو بہت بڑی دکت ہے بھلے ہی کوئی بیمار ہو گھنٹوں تک جام میں پھنس گئے تو نکلنے والے نہیں ہے پھر
بالکل اور نہ شہروں میں صاف صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا دو دو دن تک اپنے گھر میں کوڑا رکھتے ہیں پھر کوڑے والے آتے ہیں پھر اس کو لے جاتے ہیں کچرا وغیرہ شہیروں میں کم ہیں نا گاؤں میں نا بہت ساری جگہ ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر کا کوڑا وغیرہ کچرا وغیرہ بہت دور جا کے پھینکتے ہیں تو ادھر نا ہمیں کوئی مطلب مسلے نہیں ہوتے ہماری صحت اچھی رہتی ہے گاؤں میں نا کھلی کھلی جگہ ہوت تی ہے تازی ہوا چلتی ہے پیڑ پودے ہوتے ہیں آکسیجن وغیرہ ہمیں اچھی ملتی ہے ہوائیں اچھی ملتی ہے تو گاؤں کا تو نا مزہ ہی الگ ہوتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح
جی ہاں اور دیکھا جائے نا تو گاؤں اور شہر میں نا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آج کل ہم اب تھوڑی تھوڑی نا کچھ کچھ گاؤں میں تو پروگریس ہو رہی ہے ماشاء اللہ سرکار کچھ کچھ سکھدان موہیا کہڑا رہی ہے اب تو گاؤں میں بھی اب دیکھا جائے نا کچھ گاؤں تو ایسے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریاں روڈ سڑک بڑے بڑے اسپتال وغیرہ بن رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی گاؤں میں بھی اب زیادہ فرق نہیں رہا ہے گاؤں بھی بہتر ہونے لگے ہیں کیا
جی ماشاء اللہ بالکل آج کل نا لیکن شہروں میں ایک ب ایک اور دکت اور ہے سب سے بڑی دقت تھی شہروں میں کیا سوچھتا نہیں ہے بالکل بھی ایک پرسینٹ بھی نہیں ہے ہمار ان شاء اللہ میں تو ابھی گئی تھی ایک بڑے شہر میں گئی تھی گلابی شہیر میں میں نے وہاں پے دیکھا اتنی گندگی تھی اتنے کیچڑ تھے کیچڑوں میں اتنی گندگی تھی اتنی بدبو آرہی تھی
ہاں بالکل بالکل بالکل گاؤں میں نا گاؤں کے لوگ بھی سب کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور گاؤں میں نا صاف صف فائی کا گندگی کا بہت دھیان رکھتے ہیں گاؤں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کے گھروں سے بہت دور جا کے کوڑا پھینکتے ہیں اور روز اپنے مطلب گھروں کی صفائی کرتے ہیں صبحے شام اور کوڑا بہت دور جا جا کے پھینکتے ہیں اپنے گھر کے پاس کوڑا نہیں رکھتے تو ماشاء اللہ نا گاؤں میں بہتر زیادہ زندگی ہے جینے کو بس گاؤں میں ایک ہی پریشانی ہے نا ایک ہی مسئلہ ہے کی گاؤں میں روزگار نہیں ہے گاؤں میں بس کسان لوگ ہیں جو کی کھیتوں میں کسان کا کام کرتے ہیں فصل وغیرہ اگاتے ہیں انشاء اللہ
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ
جی ویسے دیکھا جائے نا تو گاؤں میں ہری ہری سبزیاں ہیں تازے پھل فروٹ ہے دودھ ہے تازی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں ہمیں تازی ہوا ملتی ہے صبح ہمیں پیڑ پودے ہری ہری دکھتی ہیں اور کیا ہیں نہ پکشیاں دیکھتے ہے اب شہروں میں نا تو پکشیاں تو بالکل دیکھنے کے لیے بھی نہیں رہے ہیں ہ
جی جی ماشاء اللہ بالکل پہلے نا آپ نے دیکھا ہوگا کی گاؤوں میں کتنے مور بولتی تھی صبحے سونے بھی نہیں دیتی تھی پانچ بجے سے بولنے کا اپنی سنہری آواز نکالنے کا آ لیتی تھی کتنا وہ کرتی تھی اور شام کے ٹائم کت
ہاں بالکل ہاں پہلے کے ذم بالکل پہلے کے زمانے میں لوگ بتاتے نا الارام نہیں ہوتے تھے تو گاؤں میں نا صبح مرغے کی آواز سے چار لوگ جگتے تھے مرغیاں نا صبح چار بجے اپنی باگ لگاتے تھے نا تو اس سے لوگ جگتے تھے اب کے زمانے میں تو موبائل فون ہو گئے نا تو انشاء اللہ ان سے لوگ نہا جگتے ہیں الارام لگا کے گاؤں میں سب نا چیز دیکھنے کو دیسی ملتی ہے اور اور جنل بل ہے نہ تو ملاوٹی رشتے ہیں گاؤں میں نہ ہی ملاوٹی ٹی چیزیں ہیں اور شر میں نہا سب چیز ملاوٹی ہو گئی ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور نہ میں نے بھی دیکھا تھا میری امی جان اور میری دادی جان بتا رہی تھیں پہلے وہ پہلے ان کے پاس بھی موبائل فون نہیں تھا تو نہا صبح صبح مرغا بولتا تھا تو نہا اچھا لگتا تھا تھا اور مور ناچتی تھی تو میری امی جان تو نا ابھی بتاتی ہیں کہ پہلے کا زمانہ تھا وہ کافی اچھا تھا اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے موبائل سے ٹائم دیکھو اور کچھ لوگ جو ان پڑھ ہے نا ان کو تو دیکھنا بھی نہیں آتا ہے موبائل پر ٹم وغیرہ تو نہا میں تو نا اپنے گھر میں جن کو نہیں آتا ہے ان کے لیے نا الارم بھر دیتی ہوں تو وہ آرام سے جگ جاتے ہیں
بالکل گاؤں کی زندگی نا سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے انسان کے لیے انسان کو نہا اگر یہ مطلب شہروں گاؤ میں بھی سرکار ہمارا روز رگار مہیا کرا دےینا تو ہمیں اپنا گاؤں نہیں چھڑنا پڑے کیوںکہ گاؤں نا بہت اچھا ہوتا ہے آج کل نا ساری سویدھائیں گاؤں میں دیکنے کو ملتی ہے شھ پانی بھی ملتا ہے لائٹ بھی ملتی ہے اب تو گاؤں میں آن لائن پارسل وغیرہ بھی جانے لگے ہیں آڈر دینے جانے لگے ہیں اور کیا ہے نا گاؤں کی ہوا شدھ ہوتی ہے وہاں کا ماحول بھائی چارے والا ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو ویسے تو سب سے زیادہ بتر ر گاؤ ہوتے ہیں ان شاء اللہ دیکھا جائے نا تو گاؤں اور شہر اپنی اپنی جگہ سبھی صحیح ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
شکریہ اللہ حافظ
جی خدا حافظی باجی